جی وعلیکم السلام
السلام علیکم آؤ بتائیے کیاب خیریت ہے ہاں خریت ٹھیک
مرے کل بولے تھے جی فون کرے لا ڈالتے ہیں تو بارش ہونے لگا نہیں کر پائے گا
ہ تھماسا دیکھ رہا دیکھے آپ کرے گا آپ کریے گا
ارے ہلبل میں بھاگئے یاد نہیں پ رہا مربوب خان جی کا بات تو ہوا تو بولے کہ کل نجول جی فون کیے تھے
ارے ان کو بھی جانا ہے لیکن کہاں موبار کے کہ رہا ہے دھوپ بہت ہے یار جانے کے لیے من نہیں کر رہا ہے
ہم ابھی پھر ڈال رہے ہیں آ یہاں
ارے وہی ہاسپٹلوں میں نہیں تھے پیر فریکچر ہو گیا تھا چھٹی ملل ہے
ہاں
تو کھانا وانا لے کے آئے تھے
فون کریے گا نا آ چب چلا دیجے گا
اچھا دو گھنٹہ بعد نکلیں گے یہ سےنا تو ہم فون کریں گے آپ کے پاس
بھلاو تو جاتے ہیں یار
نہیں بھولیں گے جی ہم تو آج کل خوب بکرا کھا رہے ہیں جی
بکرا کھائے تھے
منظر حسین بولے منظر حسین بولے کہ بہت نہیں عجول بھائی بکرا کھا رہے ہیں کھا کھا کے بکرا جیسن موٹا ہو گئے ہیں
ہاں ارے وہ کان میی کہیں گ اپنے خاص طبیعت خراب کر لیے ہیں دکانوں گئے تورت بھگا
ارے تبے ہمارا بولے کہ پیٹ پھول گیا ہے پیٹ جل رہا ہے
ہمم طبیعت خراب ہے
کہیں کہ سموسا پکوڑی کل کھا گا بے ہوٹل میں کر کل خانا کتے ہیں
دوسرا کی کہ ہے
دوسر اوپر انجام لگا رہے ہیں
ہاں
سب منی ان شاء ال فکس ہو گیا نکاح کر لیجیے گا
ہوں جی
مربوب خان تو بولے کہ نکاح کر رہا ہے نجول بھائی کہا ہے کہ نہیں ہم کلے کلے بات پا ہے بولائیں گے تو دیک کر نہیں
کیا روڈ چپائے گا سب ہوگا تب ن
ہوں
ہوں
ارے ہمارو گھر سے ابو بہت پریشان کر دیے ہیں کر لو کر لو
تو کر لو ار
ارے بےروزگاری میں بے روزگاری میں اپن زندگی پہسنا مشکل ہو گیا ہے تو مان لیجے بیوی کا لان کے ہم زندگی برباد کریں
دلی تو ہےپ برباد کرنا ہے سب کو گزر بسر ہو جاتا ہے کیسل
ہوں امی بھی بول رہی ت کہ کر لو بیٹا شادی نہ تو کھانا پینا بنانے میں بڑا دقت ہو رہا ہے
ضروری نا ہے کہب ن کہیں عمر بھی ہوگیا ہے بات تھوڑی ہے
ہوں ہ
کر لیں گے انشاء ال جی ہم ہ انشاءلہ دو ہزار ستائیس میں
ہاں ستائیس م ہوگ گ ہے
ہ آپ لوگ کے تو اچھا خاصا کما لیتے ہیں
ہار سب کوئی کے دوسرے کام میں سے بڑھیا لگتا ہے
اوررےگو ہمار گاائےوں سے دور دے رہی تھ بیمار پر گئے ر بچاتا خطر کچھ پیسہ ہو جات دیکوا رہے ہیں دودھو کم کر دینا دودھو کہاں بیٹا رہا ہے
ہاں ارے تب کا کری گا
چے وہ گائے بھرتی ہے ایک مہینہ بعد بچت دے گی نا تو کچھ
ہوں جو ڈلا جوزس آپ کرتا ہے تو ٹھیک سے رتا ہے آؤ گائے دو چار کو بڑھا لیجے سیٹ بنا کے
کون جی نہیں ن ن جل جی مل دقت ہی نہا
سرکاری بھی تو بھر آتا ہے گائے و والا سبسڈی والا
ارے ایک بار بھرے تھے کہاں ایکگو مل ہے ایکگ سال دو سال ہو گیا ابھی تک کہاں مل ہے ج سال سر کار بھی ہے کہ
ہاں ارے تو ہمرو بھیا بہ رہے ہیں تو ایکی گو مل رہا ہےا نہیں ملے گا کاجی
ملے گا ملے گا بات تو ہم کیے تھے تو بولے تھے کہ دو چار دن میں
ہوں بھیا والا بھی دھیان دیجیے گا
ہاں ہم بتائیں گے جیسے پیسہ آئے گا فنڈ میں نا
ہوں
بتائیں گے رہے ساحب اس میں بھی ہے کہ ج ج لوٹ خسوٹ ہے ملتا ہے کتنا پیسہ گائے کتنا کے مل جاتا ہے مجبوری میں لینا پڑتا ہے
ہ
ہو سرکار کے یہاں سے سرکار کے یہاں سے پیسہ ڈلاتا ہے پینسٹھ ہزار ادھر سے پچیس پرسینٹ جمع کرواتا ہے سترہ ہزار بھر پچہتر چھتر ہزار ہو جاتا ہے گ دیتا ہے تین کلو چار کلو دودھ کرے والا سبینڈر آ جاتا ہے پیسا سا مل رہا
سب جگہ نٹ ہے ہو ب
جی کیا کر سب ایکادن بکرا وکرا ماریے کئیے اکلے اکلے کہاں جا رہے ہیں
ک آئیں گے ک آئیں گے گھومنے جانے کا پلان بنا رہے ہیں ہم لوگوں
کہاں گھومنے جا رہے ہیں
نہیں تور ہاں
تر ہاں کب جا رہے ہیں گی
تین چار دن کے اندر ہی نکلیں گے ہم لوگ چلو نا ہے
پیسہ کتنا خرچہ ہو جائے گا جی پیسے کے تو دقت ہے
اتنا خرچہ ہوگا دو تین ہزار لے لے لیجیے گا نا سفی ہے ن بائک سے جانا ہے
جو یوں تین ہزار مانگیں گے تو ابو گسائیں گے ایک روپیہ کما نہیں رہا ہے گھومنے جا لا پیسہ مانگ رہا ہے بڑا دقت ہے جی اپنے نہیں کمائیے کرنا مین ہے کہ عمر بھی ہوگیا ابھی تک کچھ نہیں پ تو بھائی گسے بھی نہ کریں گے گھر والا
ہاں
ہم لوگ کو اتنا کھیتی کرڑی بھی نہیں نہیں ہے پکر کوڑار کرے اور بیچے اچے
ہاں ہاں
دیکھتے موسم تو ٹھیک ہے ہےال جی دو دن پہلے پانی گرل تھا مکئی اکئی بنے ہیں بیدام کے بہن آج تو دھپ اگل ہے جی پورا ایکم گرمی پلے
ہاں
ہ دو کھا دو کٹم بننا ہے اتھی کیا بولتے ہیں بیدامہن لائے تھ پانی گر گیا تھا ہمب آج پانی نہیں گرے گا تو کل بیل سے سمتا لگا دیں گے بند دیں گے
ہاں بلیے کریے کاؤں پیوں ل تو ہوگا
ان لیجیے بھتیجا بھتیجی ہے
ہوں
بازار سے بدام گھرے ہو جائے گا تو مان لیجیے رگن چگن ہے بھتیجا یہ سب ہے بتیجی ہے تو بازار سے خریدتے ہیں تو مان لے وہ بچبے نہ کرے گا
ہوں گھر کے گھر پ ہی رہے گا ہ بھائی کا کا لگاائے
آ
بھائیو آپ کا کھیتی ن کرتا ہے
بھائی وہ کھیتی کرتا ہے لیکن کیا کیجیے گا اس کا نکاح ہو گیا ہے تو اپنا بال بچہ پوچتا ہے بچارہ
میں نے کھیتی باڑی میں بگن وگن لگایا
بگن کا تو بہن کیلے ہے جی ابھی جامل ہے ہ
ہاں ہاں
س جو تو الے ہے
ہوں
بول رہا بول رہا تھا کرائیلی روپیں گے
ہاں
وہ چلے کو بائی تو
ہوں
ارے ماریے گ بھتیجا ہے گھر میں بڑا پریش کام کرتا ہے دن بھر کا آتا ہے موبائل چاچو موبائل سب روبت رہتا ہے موبائل نہیں دیتے ہیں تو کیا کریں بچہ سے بچہ سے بہت پیار رہتا ہے جی ہم کو س روتا ہے تو بڑا مہ لگتا ہے
ارو راستہ ہے لیکن اکے میں نا ملا جلا کے چلنا ہے مان لیجیے موبائل بھی زیادہیکے گا تو تھ اسر پڑے گا نا ارے ہمرو ایک بھتیجا ہے تھار مہ لگ رہا ہے لیکن
آپ کا بھتی جو ہے اس اسکول جاتا ہے نا ہمار بھتی جو ابھی بچہ ہے اسکول نہیں جاتا ہے اس کا تین سال ہو رہا ہے تار کہاں کو دیکے گا چچو چ ط رتا ہے موبائل مانگ رہےا نہیں دیں گے بس رونے لگے گا
بنا م نے چوپو نہیں لگا رہا ہوگا
ایک دم نہیں لگاتا ہے دے دیتے ہیں پانچ منٹ ایکر بار دے دیتا ہے اپنے سے کہا چاچو
بات ہو گیا ہے
ہوں کل بھی گھر خراب ہو گیا ہے واسر واشر کل کے خراب ہو گیا ہے واشر بھی کل کے لینا ہے پانی چل جا رہا ہے بار بار کلوا میں
لیٹ لگاؤ ہو
ہ ندی دینا تھا صبح صبح گئے تھے جی ندی میں پانی نہیں تھا لیکن آج دیکے کہ ندی میں پانی آ گیا ہے زدے
ہاں تو اوپری پانی ہوئی لوگا تو روز جاتا ہے
ندی میں
ہوں
جاتے ہیں ٹائم رہتا ہے تو چلے جاتے ہیں ندی دن گئے سی گھڑی مجر ہسین فون کی تھے
ہوں ہ
بول رہے ہیں طبیعت خراب ہو گیا ہم کے لیے آؤ کھائیے ہوٹل کی چیز خراب نہیں ہوگا
بؤ نیتیش کہاں رہی تھ باز کا
ارے وہ خالی ٹھیک دار سے پیسہ لیتا ہے
ا کل کہوں سے جٹلے کا
نہ نہیں آج کل میں نے دو تین میں دو مہینہ پہلے بیس پچیس ہزار لے لے تھا اب سب ہوشیار ہو گیا ہے کوئی نہیں دیتا ہے
آبو تو کیسے نہ کیسے لے ہی لیتا ہے
تو حرام کے کھائے کا آادت ہو گیا ہے نا پارٹی پیسن لیگیلے تھا پیسہ
ہوں
ارا تو کتنا دن چلے گا جی ساب دھندا
اور
دو دو تین تین گو بیٹی ہے بیچارا کے کہتے ہیں کہ جاؤ کم سے کم برے بھی کماؤ
ہوں
تو جی بھی نہیں کرے گا گھر ہی بیٹھل رہتا ہے تین پانچ کرت رہتا ہےج کل کا طلبا جا رہا تھا کمائے
ہوں
وہ ٹھے دار سے پیسہ لے کے اور ٹرین پر سے اتر گیا تھا زوریا کے
اشی سوبا
است سوا
جت ملےلدے
تین ہزار روپیہ چار ہزار روپیہ لیا تھا پلس میں کھانا وا کھلایا تھا ٹرین کے ٹرین کا ٹکٹ کٹوا دیا تھا بتائیے آدمی کیسیے نس نیتیش وا نہ یہ نہیں گل تھا
بتائیے تو ک دن ایسے چلے گا
وہی نا بات تھا آدمی کا دھیرے دھیرے وشواس ٹوٹل جا رہا ہے وشواس کے ہاتھ دھیرے دھیرے سب کرتے جا رہا ہے
ہوں
اس میں صحی انسان کے پھر دقت ہوتا ہے جس کے پاس مان لیجے کمانے جانے والا ہے ب بھاڑا نہیں ہے تو ٹھیکے دار ہی سوچتے بھاڑا وڑا نہیں ڈال پاتا ہے
ہوں ہ ہ اا تو بات ہ آ کو بھی کبھی روری پڑے کمانے کے لیے کوئی لگے گا نہیں ری جائے گا نہیں پ ج پس لیا تھا
بہت جگہ سے پیسہ لے لیا ہے ایک بار مان لیجیے وہ چلا گیا کوئی سائڈ پر مسٹیک سے ٹھیکے دار مل گیا تو پھر وہ سمجھ رہے ہیں نا اصول کرنا پڑے گا سب ا کمااک ہو
ہ دو سال رہتے ت بول آل تو
ہاں کھانا پینا ہو برتن کہے گا کہ دھوؤ تو کھانا پینا کھاؤ کام کرو
ہوں
سب سمجھ میں لگ جائے گا
ہوں
گزا آ اتنا دن ایسے سب یہ سب چل رہی ہے
ہ گھر سوتل ہے نا جی آپ
ہوں